السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں
الحمد للہ سے آپ ٹھیک ہے
ہاں آپ ٹھیک ہے
شکر شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں
ابھی میں پڑھ رہی تھی درخت لگانے کی اہمیت تو میں نے سوچا میں آپ سے اس بارے میں بات کروں اگر ہم دیکھیں گے درخت اللہ الله تالا کی ایک عظیم نعمت ہے اور زمین پر زندگی کے لیئے ہاں ت ضروری ہے
بالکل اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن میں درخت تنظیم نعمت ہے درخت نہ صرف زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ انسانی زندگی جانوروں اور ماحول کے لیے بھی بے حد ضروری بھی ہے
صحیح بات ہے درخت نہ صرف ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ انسانوں جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی بے شمار فوائد کا ذریعہ ہے
ہاں صحیح بات ہے درخت کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور قدرتی حسن کو بڑھاتے ہیں اس لیے درخت لگانا ایک نیک اور مفید عمل سمجھا جاتا ہے
صحیح ہے آج کے دور میں بڑھتی ہوئی آلودگی جنگلات کی کٹائی اور موسمی تبدیلیوں کے بعض درخط لگانے کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے ایک سر سبز اور صاف ماحول کے لیئے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا وقت کی اہم ز ضرورت ہے
ہ بالکل درخت انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے یہ فضا کام کاربن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتی ہے اور آکسیجن خارج کرتی ہے جس کے ذریعے انسان اردو دیگر جان دار سانس لیتے ہیں اگر درخت نہ ہو تو ہوا آلودہ رہ جائے گی اور سانس لینا مشکل ہو جائے گا درخت ماحول کو صاف اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے
صحیح بات ہے درخت موسم کو معتدل رکھنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں یہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں اور بارش کے نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں درخت زمین کی نمی برق کررار رکھتے ہیں اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں
ہاں صحیح بات ہے کیونکہ اسی لیے تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک رکھ تو کسی بھی وجہ سے ہمیں کاٹنا پڑے تو اس کے برعکس دس درخت اور اگاؤ درخت درخت زمین کے کہ درد حرارت کو متوازن رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں گرمی کے موسم میں درخت ساف فراہم کرتے ہیں اور موسم کو خوشگوار بناتے ہیں شہروں میں بڑھتی ہوئی گرمی اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ضروری ہے درخت بارشوں کے نظام کو بہتر بنانے اور موسمی تبدیلیوں کی منفی اثرات کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں
اگر درخت نہ ہو تو زمین بنجر ہو سکتی ہے اور سیلاب یا خوشک سالی جیسے مسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے درخت انسانوں کو بہت سے مفت چیزیں فراہم کرتے ہیں ان سے ہم پھل لکڑی ایندھن کاغذ اور مختلف ادویات حاصل کی جا سکتی ہے بہت سے لوگ باغبانی اور جنگلات سے وابستہ کاموں کے ذریعے روزگار بھی حاصل کرتے ہیں
ہاں بالکل درخت مختلف قسم کے پھل پھو لکڑی اور دیگر قیمتی اش اشایا فراہم کرتی ہیں پھلدار درخت انسانوں اور جانوروں کے لیے ا جانوروں کے لیے بھی خوراک کا اہم ذریعہ ہے لکڑی گاروں کی تعمیر فرنیچر سازی اور دیگر صنعتی کاموں میں میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ دارخت سے حاصل ہونے والی بہت سی جڑی بوٹیاں اور ادویات بیماریوں کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے
صحیح بات ہے پرندے اور جانور درختوں پر اپنے گھونسلے اور مسکن بناتے ہیں درخت ان کے لیے خوراک اور پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں اگر درختوں کی تعداد کم ہو جائے تو بہت سے جانور اور پرندے اپنے قدرتی ماحول سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے ماحولیاتی توازن مت
صحیح بولا آپ نے جیسے کہ دیکھتے ہیں آئے دن نیوزز خبریں آتی ہیں کہ فلانا گاؤں میں ا بالوں کو دیکھا گیا وہ دیکھا گیا ٹائگر کو دیکھا گیا وہ کس لیے کیوں کیا نے جنگل کو کاٹا کاٹنا اسٹارٹ کیا اور جنگل ان کا تو گھر تھا ا جنگل جانوروں کا گھر ہے تو ہم نے ان کے گھر کو ہی اجاڑ دیا ہے جب ہم نے ان کے گھر کو اجاڑ دیا ہے وہ بست کی اور آنے لگے اور اب ہم کرتے کہتے ہیں کہ ساودان رہو ہمیں تب ساودان رہنا چاہیے تھا جب ہم نے یہ پیڑ پودے کاٹنے اسٹارٹ کیے اگر ہم اگر کوئی ہمیں ہمارے گھر سے نکالے گا تو ہم اس پہ کیا کریں گے اس پہ حملہ ہی کریں گے کہ ہمیں ہمارے گھر سے کیوں نکالا سیم وہی تو جانور بھی کرتے ہیں ان کا گھر تہز تہز کیا وہ بستی میں آ گئے آپ کبھی وہ خدا نہ کرے بچوں کو کھاتے ہیں کبھی بڑوں کو کتنے نیوزز ایسی آتی
ہاں ہاں رہتی ہے اسلام میں بھی درخت لگانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی گئی ہے درختلا گانا ایک نیک عمل اور صدقہ جااریا ہے جب کوئی انسان درخت لگاتا ہے اور اس سے لوگ جانور یا پرندے فائدے اٹھ ٹھاتے ہیں تو اس کے ملتا رہتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی
بالکل اور دنیا کو ماحولیات آلودگی جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلی جیسی سنگین مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا موصور حال زیادہ سے زیادہ درخت لگ لگانا ہے حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ درخت لگائے اور ان کی حفاظت کرے اگر ہر شخص سال میں کم از کم ایک یا دو درخت لگائے تو ماحول میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے
صحیح بات ہے درخت ہماری زندگی صحت اور ماحول کے لیے حد بہت اہم ہے یہ ہمیں صاف ہوا پھل سایہ اور خوبصورت ماحول فراہم کرتے ہیں درخت لگانا نہ صرف ایک قومی ذمہ داری ہے بلکہ ایک نیک اور مفید عمل بھی ہے اس لیے ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک سر سبز صاف اور خوشحال ماحول چھوڑ کر جائے
بالکل آ نبی کرم سے لم نے درخت لگانے اور ماحول کی حفاظت کی ترغیب دی ہے درخت لگانا ایک ایسا سد کا جاری ہے جس کا عجر انسان کو مسلسل ملتا رہتا ہے کیونکہ اس سے انسان جانور اور پرندے سے سب فائدے اٹھاتے ہیں آپ یہ دیکھو حضر پخ اسلم نے اپنے ہاتھوں سے آج سے چودہ ا ساھے چودہ سو پہلے سال پہلے ا کوجور کے پیڑ بوئے تھے اور سننے میں آیا ہے آج بھی ان پیڑوں میں کھجور آتے ہیں تو ہمیں دارس پہلے سے ہی ملا ہوا ہے کہ پ پودے اگاؤ درخت لگاؤ
آج ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر اس اسکول کالج دفتر اور آس پاس کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درخت خت لگائے صرف درخت لگانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال بھی ضروری ہے ہم آج در لگائیں گے تو آنے والی نسلوں کو صاف ہوا خوشگوار ماحول اور بہتر زندگی ملے گی
بالکل اگر ہم یہ دیکھیں درخت موسم کو بھی خوشگوار بنان میں اہم کردار آ ادا کر کرتا ہے کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم کیسے آنکھ بار بار کے ان دہرختوں کی اور دیکھتے ہیں کہ کبا یہ وہاں سے ہوا چھوڑے اور ہم وہ ہوا مطلب ہمیں وہ ہوا لگ جاتی ہے ہم ہم خوش ہوتے ہیں اسے سکون پاتے ہیں کتنا بھی الیکٹرک فین کے نیچے بیٹھو وہ پھر گا گرم ہوا دیتی ہے بس ایک درخت کے نیچے بیٹھو انسان سکون کی سکون سے وہ پل نک لیتا ہے
کے سائے میں بیٹھنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے جو سکون ن ہمیں کہیں پہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے
وہی کہا نا آپ الیکٹرک فین کے نیچے بیٹھو اس سے ہماری وہ جو باڈی ہے نا سکڑ سی جاتی ہے
صحیح بات ہے
شہروں میں جہاں درخت کام ہوتے ہیں وہاں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے ہاں یہ بات صحی ہے جہاں پیڑ کام ہوتے ہیں نا وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے آپ ہمارے گھر کی مثالیں لے لو میرا کمرہ پیچھے ہے نا چاروں طرف سے اس کے ارد گرد مکان ہے اگر کتنا بھی ہا کتنا بھی طوفان باہر سے اٹھتا ہے نا تو یہاں ہا نہیں پہنچتی ہے چلو ٹھیک ہے ہم ہا سے ڈرتے ہیں یہ بات یہ بات میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن جو فریش ایئر ہوتا ہے نا جس سے آکسیجن ملتی ہے وہ اس کمرے میں نہیں آتا ہے
صحیح بات ہے
درخت انسانوں کو بے شمار معاشی فوائدے بھی فراہم کرتے ہیں مختلف قسم کے درخت پل پیدا پھل پیدا کرتے ہیں جو ہمارے خوراک کا اہم حصہ ہے آم سیب ناشپاتی خوبانی اخروٹ اور دیگر پھل در درخت گغدائیت سے بھرپور پھل فراہم کرتی ہے
یہ زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں آلودگی کم کرتے ہیں اور موسم کو خوشگوار بناتے ہیں اور انسانوں یا جانوروں کو بے شمار فوائد پہنچاتے ہیں
ہاں بالکل آپ کا کہنا صحیح بات ہے اسی طرح درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی وہ بھی گاروں اسکولوں فرنیچر اور دیگر اشیاں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے کاغذ کی سنعت ا بھی بڑی حد تک درختوں پر اننصر کر ہے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی درختوں اور جنگلوں سے وابستہ ہے چلو اب آگے اس بارے میں بات کریں گے انشاء اللہ
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ